وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جناب ٹھیک ہو
اللہ تعالی کا شکر ہے بھائی جان آب ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں آپ کے گھر پہ آپ کے گھر والے ابو جان امی جان سے بھی ٹھیک ہے
ہاں بھائی جاناں بالکل الحمد للہ سب ٹھیک ہے آپ کے گھر میں سب ا سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان میرے گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے تو آپ کیا کر رہی تھی آپ نے کھانا وانا کھا لیا ہے
بجا ہاں میں نے کھانا کھا لیا آج لائٹ بھی نہیں تھی جو پنکھے جو اے سی بھی کمرے کو نہیں چل رہا ہے بھائی جان اتنی گرمی ہو گئی ہے یہاں سے بجلی بھی نہیں ہے یہاں
ہاں اس لیے تو مطا کہ بجلی ہماری روزمرہ زندگی کا بہت اہ حصہ ہے نا بھائی جان تو آج کے دور میں بجلی کے ہاں چلیے اسی پہ بات کرتے ہیں بہت ہی اچھا تو بائی جان آج کے دور میں بجلی کے بغیر زندہ مطلب کہ زندگی کا تصور کرنا بھی بہت مشکل ہے تو صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہم ہر کام میں کسی نہ کسی طرح بجلی کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارے گھر سکول ہسپتالوں آفسوں فیکٹریز اور بازار سب بجلی پر ڈپینڈ کرتے ہیں تو بجلی ایک ایسی قوت ہے جو ہماری زندگی کو آسان آرام دہ اور ترقی یافتہ بناتی ہے تو اگر بجلی نہ ہو تو بہت سے کام رک جائیں گے اور زندگی بہت مشکل ہو جائے گی ہے نا بھائی جان
بھائی جان بالکل آپ نے صحیح فرمایا بائی جان آپ دیکھیے نا بجلی انسان کہہ روز مرہ زندگی کا ضروری حساب بن چ کہ بجیں یا اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے گھروں میں جو ہمارے پنکھے ہیں آج کتنی گرمی ہوتے ہیں آپ کو تو خود پتا ہوگا پنکھے ہیں لائٹس ہیں اگر فریج واشنگ مشین اگر آپ بائی چانس دیکھیے نا فریج اگر آج گرمی میں اگر فرج آن نہ ہوگا نا ایک دن سب کھانا خراب ہو جاتا بھائی جان وہ اسی طرح اگر ہم ٹی وی دیکھیں گے کمپیوٹر سب بجلی سے چلتے ہیں اگر کچھ گھنٹوں کے لیے بھی بجلی بند ہو جائے تو دیکھیے نا زندگی کو بہت سے کا کام رک جاتے ہیں گرم
ہاں بھائی جان آج کل تو لیکن ہاں بھائی جان آج کل آج کل تو نائنٹی فائیو پرسینٹ کی ٹیکنالوجی س بھی بجلی پہ کام کر ہے یہ تو سب سے پہلے ہم مطلب کہ گھروں میں بجلی کی اہمیت کو دیکھتے ہیں گھر میں لائٹس فینز ایئر کنڈیشن وشنرز ریفریجریٹرز واشنگ مشینز ٹیلی ویژنز اور دوسرے الیکٹرانک ڈیوائسز بجلی سے چلتے ہیں تو بجلی کی وجہ سے ہم گرمی میں پنکھا اور اے سی استعمال کر سکتے ہیں اور سردی میں کچھ الٹ الٹرانک ہیٹنگ ڈیوائس کا فائدہ اٹھا سک ہیں نہ کہ ریفریجریٹرس کھانے کو تازہ رکھتے ہیں اور واشنگ مشین کپڑے دھونے میں مدد کرتی ہے تو یہ سب چیزیں ہماری محنت اور وقت بچاتی ہے نا بھائی جان
بھ جان بالکل آپ نے بالکل درست بات فرمائی بھائی جان اگر ہم کسی طرح دیکھیں کہ جو گھرم علاق ہو یہاں پر بھی گھرم ہوتے ہیں بھائی جان گرمی ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیے نا گرم علاقوں میں جیسے تحت اگر بجلی جاتی ہیں اے سی اور پنکھے کے بغیر وہاں سیدھے انسان مر جائے گا کیا مجھے لگتا ہے اسی طرح ب جاں ہم ہاں
ہاں بھائی جان تو بھائی جان تعلیم کے م کے میدان میں ابھی بجلی کی بہت ہی اہمیت ہے سکول اور کالجز میں لائٹس اور فینس اسٹوڈینٹس کو بہتر ماحول فراہم کرتے ہیں کمپوٹرز پروجیکٹ ٹرس اور انٹرنیٹ کی سہوولت بھی بجلی کی وجہ سے مالک ممکن ہے آج آن لائن لرننگ اور ڈیجیٹل ایجوکیشن کا زمانہ ہے اگر بجلی نہ ہو تو اسٹوڈینٹس کو پڑھائی میں بہت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پ پڑے گا ہے نا بائی جانس
بالکل آپ نے بالکل درست بات فرمائی با اسی طرح ہم دیکھیں گے نا دیکھ بھائی میں کشمیر میں رہتا ہوں آپ بھی کشمیر میں رہتے ہو یہاں پر آپ کو پت ہے جب ونٹرس آتے ہیں تو تھوڑی سی برف پڑتی ہیں یہ لوگ بجلی بند کرتے ہیں پھر ہمارا جو انوٹر وغیرہ کا سسٹم ہوتا ہے وہ بھی جب چارج نہیں ہوا تو کہاں سے چلے گا
ہاں بجان تو اسی طرح مطلب کہہ گھروا گھروں کے ساتھ ساتھ ہاسپٹلز میں بجلی کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے تو ہاسپٹلس کے بہت سے اہم مشینز بجلی سے چلتے ہیں تو آپریشن تھیٹرس مطلب کہ وینٹللیٹرز اکس رے مشینز اور لبارٹری اکوپمینٹس سب بجلی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو اگر ہاسپٹل میں بجلی نہ ہو تو مطلب کہ مریضوں کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے تو اسی لیے ہاسپٹلس میں مطلب کہ بیک اپ جنریٹرس بھی مطلب کہ رکھے جاتے ہیں مطلب کہ صنعت اور تجارت مطلب کہ تجارت کے میدان میں بھی بجلی کا بہت بڑا کردار ہے ت فیکٹریز میں مشینز بجلی سے چلتی ہیں اور مختلف پروڈکٹس تیار کرتی ہیں تو اگر بجلی نہ ہو تو فیکٹریز کا کام رک جاتا ہے اور ما مشینی نظام متاثر ہوتا ہے تو اس طرح آفس میں ابھی کمپیوٹرس پرنٹرس اور مطلب کہ انٹرنیٹ کی سہوولت بجلی کی وجہ سے ہی ممکن ہے نا بھائی جان
بھائی جانب بالکل آپ نے بالکل درست بات فرمائی میں بہت سہمت تو بائی جان آ کی بات سے اسی طرح بائی جان میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی تھوڑا سا اس میں جو اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ کھیتی باڑی دیکھیے نا کھیتی باڑی میں بھی بجلی کا بہت بڑا کردار ہیں دیکھیے نا جو پانی کھیتی میں جو ہمیں پانی نک نکلتا ہے اس کے لیے الیکٹرک موٹرس آتے ہیں آج کل اس کے لیے جو ہے بجلی کے بجلی کی ضرورت پڑتی ہیں ٹیوب ویلز اس کے لیے اس سے جو اس سے کیا ہوتا ہے جو اگر پانی نہ ملے نا یہ فصلوں میں وہ خراب ہو جاتا ہیں اس سے کیا ہوتا ہے فصلوں کو وقت پر پانی ملتا ہے اور پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں گے بچیں اسی طرح ماڈر ذرائع مشینز بھی بجلی کی مدد سے چلتے ہیں جس سے کسانوں کی محنت کم ہوتی ہے اور وقت
ہاں بھائی جان ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ بات چیت کرنے کے لیے بھی بجلی ضروری ہے موبائل فونز لیپٹاپز ٹیلی وژنز اور انٹرنیٹ سب مطلب کہ بجلی پر چلنے والا سسٹم ہے تو آج دنیا کے مطلب کہ گلوبل ولیج بن چکی ہے اور لوگ چند سیکنڈس میں ایک دوسرے سے مطب کہ رابطہ کر سکتے ہیں یہ سب بجلی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے تو مطلب کہ ذرائع میدان میں بھی بجلی کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے کہ مطلب کہ کسان پانی کے پمپز اور دوسریے مشینز بجلی سے چلتے ہیں اس سے فصلوں کو وقت پر پانی ملتا ہے اور مطلب کہ پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے ہے تو بجلی کی وجہ سے ایگرییکلچر سیکٹر بھی زیادہ ترقی کر رہا ہے ہے نا بھائی جان اور کر بھی سکتا
بالکل بھائی جان آپ نے بالکل درست بات فرمائی بھائی جان اب کیا ہوتا ہے اکثر لوگ بلا وجہ جو ہے مطلب بجلی ضائیا کر ہیں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں بلا وجہ لائٹس پن کے دوسری الیکٹرک جو چیزیں ہو ہیں ان کو کھلا رکھتے ہیں اس سے بجلی ضائع ہوتی ہے اور بل بھی زیادہ آ ہیں بجلی کی زیادہ ا جو لوڈ جو ہوتا ہے شیلڈنگ کا مسئلہ بھی پیدا ہوتا ہے اسی لیے ہمیں بجلی کا احتیاط سے استعمال کرنا مجھے لگتا ہے چاہیے تو یہ کہ نا بھائی جان اگر مطلب ہمارے گھر میں ہمارے دس کمرے ہوتے ہیں ایک کمرے میں ہم بیٹھتے ہیں یا دو کمرے میں باقی کمروں میں بھی ہم بجلی ایسے ہی چھوڑ ہیں یہ پنکھے چھڑتے ہیں آج دیکھیے آج سنبور سے ہے نا وھائی جان آپ دیکھیے آپ دیکھیے اکثر گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو وہ اسے گیزرز وغیرہ ہوتے ہیں نا جو پانی گرم کرتے وہ کھلا رکھتے ہیں آج گرمی میں کون یہ گرم پانی سے یہ نہائے گا یا کوئی
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ بھائی جان اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے جو ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہے نا بجلی کا کردار نظر آتا ہے وہاں بھی بجلی کا کردار نظر آتا ہے حالانکہ وہ بھی اسی پہ چلتے ہیں ریلوے سسٹم ٹرافک سگنلز اور کہئی دوسرے ٹرانسپورٹ سروسز بجلی پر ڈپینڈ کرتے ہیں اگر بجلی ہو تو تبھی وہ کام کرتے ہیں تو کچھ ملکوں میں الیکٹرک ٹرینز اور الیکٹرک ویکلز بھی استعمال کیے جاتے ہیں تو جو انوائرمنٹ کے لئے بہتر سمجھے جاتے ہیں تو بجلی صرف آرام اور سہولت ہی نہیں دی ت بلکہ ملک کی ترقی میں بھی ملک کے اہم کردار ادا کرتی ہیں تو جس ملک میں بجلی کی پیداوار زیادہ اور مطلب کہ سپلائی بیٹر ہوتی ہے وہاں انڈسٹریز ترقی کرتی ہے روز روزگار کے ملک موق کہ بڑھتے ہیں اور م کہ نشیت مضبوط ہوتی ہے نا بھائی جان
بالکل بھائی جان آپ بہت اچھی بات کر رہے ہو بالکل میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں بھائی جان اسی اس طرح اگر ہم دیکھیں گے ہمیں لیکن بجلی کے سے حفاظت بھی کرنی ضروری ہے دیک نا بھائی جان کتنے مرتے ہیں بچارے لوگ بجلی سے جو اس کام کے اس کام میں پڑتے مطلب ہوتے ہیں وہ کتنے مرتے ہیں دیک بجلی بہت مفید ہے لیکن غلط استعمال سے خطرناک بھی ثابت ہو سکتے ہیں کھلی تاروں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے جو گیل ہاتھوں سے الیکٹرک سوئچ استعمال کرنا چاہیے بچوں کو خاص کر بجلی کے خطروں کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے گھر کی وائرنگ وقت پر چیک کروانی چاہیے مجھے لگتا ہے تاکہ کسی حادثے سے بچا سچ جا سکے ہاں
ہاں بجان تو اسی کے سات س سے مطلب کہ ہر ذمہ دار شہری کا فرض ہے کہ وہ بجلی کی کا احتیاط سے استعمال کریں اگر ہم سب مل کر کر بجلی بچانے کی عادت اپنائیں اپنا لے تو بہت سے مسائل کم ہو سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی عادتیں جیسے بییے کار لائٹس بند کرنا اور اینرجی سونگ بلپز استعمال کرنا بہت بڑا فرق پیدا کر سکتے ہیں تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ بجلی ماڈرن زندگی کی بنیادی ضرورت ہے میرے بھائی یہ ہمارے گھروں س سکولوں ہسپتالوں انڈسٹریز اور کمیونیکیشن سسٹمس کو مطلب کہ چلاتے ہیں تو بجلی کے بغیر ترقی کا سفر بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے ہمیں بجلی کی قدر کرنی چاہیے اسے ضائع نہیں کرنا چاہے اور رینویبل انرجی کا استعمال مطلب کہ فروغ دینا چاہیے ہے نا بھائی جان
بالکل باجا آپ سے بات کر کے مجھے بہت سیکھنے کو ملا امید ہیں کہ ہم آگے بھی ایسے ہی کسی موضوع پہ بات کریں اور ہماری یہ جو بات تھے یہ آگے بھی پہنچے اور ہمیں بجلی اچھے سے استمال کرنے کا لطفی کا
ہاں بھائی جان مجھے بھی آپ سے بات کر کہ بہت ہی اچھا لگا مجھے بھی امید ہے کہ آگے بھی بات ہوتی رہے گی آپ اور آپ ہماری بات ہ آگے پہنچاں گ کہ اللہ کس بجے
ہ